ہلو ہیلو نیٹورک ایشو ہو گیا کیا شاید نا
ہ
آ میرے تھا وہی وہی جو جو کال کٹ ہوئی تھی نا جو کال کاٹ رہ تھی میں بس وہی ش ہو رہی ہے بیوی مطلب بات ہو رہی ہے ایسا چل رہا ہے میرے فون میں بتائیں آپ اور بتائیں کیسا آپ
روک کا ٹائم ہے ہاں
کوئی بات نہیں آپ اس کے بعد نا اس کے بعد آپ دوبارہ کر لینا میرے کو
ہاں کوئی دقت نہیں میں کر دوں گی دوبارہ
میں ہاں ہاں آپ اس کے بعد نا ہاں دوبارہ کر لینا کوئی بات نہیں اور بتیں گھر میں سب کیسے ہیں آپ کے ہلو آپ کو ن تھوڑا سا نا یا تو آپ تھوڑا باہر آ کے بات کرو آپ کا نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے نا
جبفے
ہلو
ہیلو
ہاں اب آپ کے تھوڑا اور با نیٹک ایشور اور ہاں ہاں اب آ رہی ہے اب ٹھیک ہے نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہوگا نا ہو جاتا کئی بات
ہاں م کیا کمرے میں تھی نا ایک دم سے جیسے
ہو سات
ہ بات ہ ہاں سب بڑھیا ہے
آ جائے میں سب ب اور بتائیں کھانے کیا بنایا آپ نے کھانے میں کیا بنایا
کھانے میں لوکھی بنائی لوکھی بنائی تھی آج تو
لوکی کیسے ایک ہری سبزی کون کھا لیتا ہے بھائی وہارے یہاں پہ کوئی نہیں گاتا
کھا لیتے بنا لیتے تو ہری سبزیاں ہی پسند ہے اس لیے بناتے کیا بنا کیا بنا لیا آپ نے کیا بنا لیا اچھا لوک کپ اچھا
اب گرمی ہے پت دال چاول کھانے میں نا مز آا ہے دال چاول ہو اور چٹنی کے ساتھ کھاؤ نا تو اور ٹیسٹی لگتے ہیں
ہاں ہلکا کھانا تو صحت کے لیے اچھا ہوتا ہی ہے
جی بالکل میں تو خود تھا اپنے جیسے ایک دن میں نا جیسے دو دن میں ایک بار تو کھچڑی ہم لوگ کھاتے ہی کھاتے ہیں تھوڑا پیٹ بھی نارمل رہتا ہے گرمی بہت زیادہ ہے نا کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور ہمارے اگر پتا ہری سبزی کے نام پہ نا صرف کریلے آتے ہیں اور لوگ کی تو تو بہت کماتتے
صحیح ہے
کریلے جاتدا آتے کہ کریلے سب لوگ کھا لیتے ہیں نہیں ہمارے ہری سبزیاں بہت ساری آتی ہے ہمارے گھر بہت کم لوگ کھاتے
اچھا وہی تو پرابلم ہو جاتی ہے نا کہ کوئی
صرف پالک پنیر کھا لیتے ہیں یا پھر کریلے بس اس کے علاوہ ہری سبزی نہیں آتی ہمارے یہاں کوئی سی
صحیح ہے سب کی پسند الگ الگ ہوتی ہے
جی بالکل اگر من بھی کرتا ہے نا کھے کا کہ میں ہری سبزی بنا لوں آپ من کرتا ہے کہ اکیلے کے لیے کیا بناؤ کسی نے کھانی تو ہے نہیں
ہاں
کا رہے وہی کھا لو پھر یہ من میں آ جاتا ہے
وہی تو پھر بنانے کا کام بد ہی جاتا ہے نا
وہ ڈبل ڈبل ہو جاتا ہے جی جی ڈبل ڈبل کون اور بھیھی گرمی اتنی زیادہ ہے نا کچن میں جیسے جاؤ من ہی نہیں کرتا کہ بھائی اس میں کام بھی کرلو
سردیوں میں تو بناان سردیوں ہاں سردیوں میں بنانے کا بھی اچھا لگتا ہے اور کھے کا بھی
بالکل بالکل لیکن سردیوں میں پانی کام پرا لگتا ہے کپڑ دھونا برتن مان جنا نا وہ اچھے لگا نا اس میں بہت اور گرمیوں میں تو یہ کم ایزیلی ہو جاتے ہیں
ہ صیح ہے گرمیوں میں جو کام ایزیلی ہو جاتے ہے وہ سردیوں میں ایزیلی نہیں ہوتا ہے
ہاں جو سردیوں میں آسان ہوتے ہے وہ گرمیوں میں نہیں ہوتے اب سردیوں میں پتا گیس کے پاس کام بھی کرو نا تو ٹھنڈ لگتی ہی رہتی ہے مطلب بالکل بھی ہیٹ نہیں آتی ہے ایک پرسینٹ بھی اور اب گرمیوں میں اتنی ایسے لگےا مطلب وہ منہ کے پاس ہی کچھ آگ لے گھوم رہا ہے جان
ہاں نہیں ہوتی ہے گرمی بہت پریشانی ہوتی ہوتی ہے
بہت زیادہ گرمی تو بس ا
رسوئی کے کام میں سب سے زیادہ آلس ہوتا ہے گرمی میں
لیکن گرمی میں فروٹ اچھے آ جاتے ہیں لائک مینگو تو بہت آتے ہیں تو وہ بڑے اچھے ہیں تربوج بھی اچھا لگتا ہے کھانے میں اور وہ ریڈ والا بھی آتا ہے نا خربوزا بولتے ہیں اس کو ایک ہ وہ بھی اچھا لگتا ہے کھانے میں سردیوں کے فر گرمیوں کے فروٹ اچے
ہاں پر فروٹس اچھے
ہاں اور کھائے بھی جاتے ویسے نہیں کھائے جاتے
ہ سردیوں میں تو بس یہی مونگ پھلی سکر امرود ایسی چیزیں زیادہ آتی ہے
ہمارا تو شکر کاند اتا بھی نہیں ہے کوئی کھاتا ہی نہیں ہے او مجھے بھی پاسند نہیں گے بچپن میں ہم لوگ ممی کبھی زبردستی کھلا دی تو کھلا دی
ہاں کم ہی کمی پسند کرتا تو
ہاں بٹ مونگ پلی کھانے میں مزہ آتا ہے آگ جلا گیا نا اس بھٹھے رہے ہو مونگ پلی کی چک کلر ڈالتے رہو اور مونگپولی کھاتے رہو ہاں وہ کام اچھا ہے اب پوری چن سان میں بیٹھ جاتی ہے سردیوں میں نا
صحیح ہے نہیں اچھی لگتی مونگ پھلی سردیوں میں
اس میں تو بکھتی بھی زیادہ اب تو گرمی میں بہت کمی آتی ہے تو شاید آنی بندی ہو جاتی ہے سر گرمیوں میں پھر سردی میں اچھے سے آتی ہے بہت زیادہ اور سردی میں کچھ تو فروٹ نہیں آتا ہے نا صرف مونگ پھلی وغیرہ ہی آتی ہے اور تو کچھ نہیں آتا نہیں آتا
کے حساب سے سب
ہاں ایپل بھی زیادہ آتا ہے سردی میں سیب تو بہت ہیٹی اچھی لگتا ہے وہ تو کھانے میں مزہ آتا
صحیح ہے پھل اچھا لگتا ہے گرمی میں مینگو اچھے لگتے ہیں
سردی میں توب جو آ جائے بس وہی کھا لو
سی سب کے اپنے اپنے م ہاں بالکل گھر پہ سب خری ہوتے سب ماشاء اللہ اچھا ہے سب سب اچھے ہے اور آپ کے گھر میں
بس بڑھیا بس میں بھی تھوڑا سا شام وام ن ٹ کے ابھی رلیکس ہوئی تھی
ہوں بئی میں
ارے پت گتا کام نہا پورا دن پٹتا ہی نہیں ہے ن پٹتا ہی نہیں کتنا بھی کر لو پھر رہ جاتا ہے کتنا بھی کر لو پھر رہ جاتا ہے اور ایک چیز اتنا غصہ نا بت پتا ایک باری میں کر لو نا تو ٹھیک رہتا تو میرے میرا کیا ہوتا ہے کہ اگر میں کام ایک باری میں کر رہی ہوں ٹیک ٹ ہے سارا کام تو دو خن کر لوں کہ دو گھٹے میں سارا کام نہیں پڑ جائےا چار گھنٹے میں لیکن باری باری کرنے میں گغصہ آتا ہے رک رک کرنے سے ایک ب جھاو لگا پھر رک جاؤ پھر پوچھا لایا پھر بیٹھ جاتے ہیں نا کہئی لوگ بڑا مجھے غصہ آتا ہے لوگوں بھی جا سک کام کرتا ہے توک رک کے توے ہی پسند جاتا ہے ایے لگ کام
بس پورا کام فنیش کر کے آرام سے لیٹ جاؤ پھر نہیں ٹینشن
پھر نہیں ٹینشن میر بھی یہی ساب میں سارا کم ڈالوں گی سارا اور پھر سب بیٹھی ہی رہا ہوں دو گھنٹے چار گھنٹے پ تو رس ہوم میں
ہ اب وہ ایسے کرتے نا کہ یہ کر لیا پھر بیٹھ کے ہاں وہ تھوڑے تھوڑے پ کیا پھر آالچ بہت زیادہ آ جاتا ہے
اور پتا پھر کام نپٹتا بھی نہیں اتنا ہی کام بڑھتا رہتا ہے اتنا ہی کام پڑتا رہتا ہے میں تو بہت سارا کام بول نپٹا لو بھائی ایک بار ہی بیٹھیں گے دو گھنٹے بعد ہی
کوئی بات نہیں آدھے گھنٹے اور محنت محنت کر لیتے ہیں ایک ساتھ ہی کر لیتے
ہاں پت یہ صحیح بھی رہتا ہے یار ویسے کریں گے نا تو بہت دقت آتی ہے تھوڑا جیسا کر نے جھاڑو لگات دی نا پوچھا رہ گیا بھیھی تو وہ گند دوبارہ گند کی مچ جاتی میرے میرریس میں دوبارہ گند پڑ جاتا ہے پتا نہیں کیوں پھر دوبارہ ب کرنی پڑتی ہے پھر دوبارہ کرنا پڑ جاتا ہے ایسا ہو جاتا میرے سذات جو سرا سان پہ گئے نرد سارا نپٹالو پھرری بیٹھوں گے آرام سے
ہ صاف صفائی بھی ضروری ہوئی ایک ساتھ ہو جاتا نا تو پھر ہو جاتا ہے
ہاں بات بد نہیں ہوتا بالکل بالکل اور پھر دگنا کام کرنا پڑ جاتا ہے
ہ صحیح دگنا کام بھی کرنا ہی پڑ جاتا ہے پھر وہ پھیلتا ہی پھر وہ رہتا ہے جو پھر اپن یہ سوچتے ہیں یہ کر لیں وہ کر لے پھر اس کے چکر میں زیادہ ہی پھیلتا ہے
بالکل بالکل صحیح کہہ رہے میرا خود یہی رہتا ہے کہ سڑا کان ڈالو کھانا وغیرہ سب بنا لو ایک باری میں آرام کریں گے جسٹ پ
وہ بھی تو گ ہے ایک ہی بار بھی کریں گے پھر آرام بس آرام ہی کرنا ہے کچھ نہیں
پھر تو آرام نکلنا ہے میرا بھی یہی حساب رہتا ہے میں ایک بجے کے بع بالکل ریل نہیں ہوں جاتی ایک بجے کے بد میں مطلب اس سے پہلے بھی دو تین گھٹے آرام سے بیل دیتےے لیکن ایک بجے کے بد میں چار پانچ گنٹے بیلی ہوں مجھے کچھ نہیں کرنا اس کے بعد پانچ بجے بس جام کی چائے نہیں ہیتا پھر رات کا کھانا پھر چھٹی پھر ولی لگروں کے کام کرنے والا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو
نہیں بس گھر کا ہی تو کام ہے یار پھر وہ نہ کہ ایک دم سے کر کے اور فری ہو جاؤ پھر کیا ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے
پھر ٹی و دھتے رہ کیا ریل اسکرول کرتا رہو
ہوں بچ اچے نہیں ہے آپ کے
ہاں ہاں بچے نہیں اب میرے پاس نا
مجھے سمجھ میں آ گیا کیا آپ فری ہو جے ہو جلدی مطلب بچے نہیں کیونکہ میرے باس سے مجھے پتا ہے وہ فری نہیں ہونے دیتی
وہ تو دکھاؤ نہیں پتی پتا نہیں ہے
بس آرامنے بیٹھی ناارےریب جی کرا دو کرا دو تیرا کام بھی ضروری تیرا کام بھی کرا ہول گا
اب تو بچ کیا ہوتا ہے اکثر کے اگر آ کھا کا ہو نا اور تبھی اس کو پوٹی آتی ہے جب کھانا کھانا ہوتے ہو
خب
میری ابھی سسٹر ہے نا میں نے کو دیکھا نا وہ جب بھی کھانا کھے بیٹھے گی نا اس کی بیبی کو تبھی پوٹییا تب ہی جب تو وہ نکھائے گی تو صحی رہے گی وہ جیسے وہ کھانا کھانے بیٹھے گی ویس پوٹٹی آجائے گی اس کی بیٹی کو مجھے کتنا غصہ آتا ہے نا میں کہتی بہن تو جھیل لیتی ہے میر نے سے تو نہیں جھیلے گا اتنا ہی اجٹ
ہاں
میری سسٹر ہے نا وہ بہت مطلب میں س اسے دیک کے بولتی ہوں کیسے کر لیتی ہے اتنا سب کچھ مطلب تو کھانا کا رہی ہے اور پوٹی آ رہی ہے تو کھانا کھے پوٹی واش کرانا جائے گی پہلے اور پھر تو کھانا کھائے گی آ کے تو کیسے کر لیتی ہے مجھے تو بہت کو اٹھا دے کھانا کھاتے وقت
بولا نا ہ آواز نہیں آ رہک رہی ہے آواز دو